ہاں ہلو
ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں
اور کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوں کیا بات ہے آج کی آواز دھیرے دھیرے کیوں آ رہی ہے صت تم آپ کی ٹھیک ہے نا
میں بیمار تھی تھوڑا آج
ہائی اللہ شفاادے کیا بات تھی
بس ایسے ہی زکام تھا اور بخار بھی تھا
اگر ایک دیکھے تو صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے
ہاں ہاں تندرستی قائم رکھنے کے لیے حفظان صحت کی لو کو سمجھنا اور ان پر علم کرنا نہایت ہی ضروری ہے ہمارے لیے
ہاں کہا جاتا ہے نا تندرستی ہر ہزار نعمت ہے اگر جسم اور دماغ تندرست ہو تو زندگی ہر میدان میں کامیابی ممکن ہے
ہاں بیمار آدمی کو کوئی زندگی نہیں ہوتی
بلکل دولت سے دعا خریدی جا دولت سے سے دوا خریدی جا سکتی ہے
ہاں ہمیں اپنی صحت کو بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیں صحت ہی صحیح اگر ہمیں صحت ہوگا تو تو ہمارے لیے سب کچھ ہے جب صحت نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے
ہاں بلکل اگر ہم صحت کا معفوم دیکھیں نا عالمی ادارہ صحت کے مطابق صحت صرف بیماری کا نہ ہونا نہیں بلکہ جسمانی ذہنی اور سماجی طور پر مکمل طور پر ٹھیک ہونا ہے
صحت کا خیال رکھنا ہم بے فالس ہے
ویسے بتایا جائے تو بہترین بنانے کے طریقے اس کا مطلب صحت کی قسم دیکھو روز گزا تیس منٹ ورزش متوازن غذہ آٹھ سے سات گھنٹے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند پوری ہونی چاہیے جسم توانا ہوا
رکھنا چاہیے کہ صبح سوے جب ہم اٹھ تے ہیں نا پہلے ہی ہمیں دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے
بالکل
اس کے بعد غسل کرنا چاہیے غسل سے انس سانی جسم بہت تندرست رہتا ہے
بالکل ہے یہ تو ہمارے منہ سے یاد دانتوں سے کچھ ایسا جراثیم نہ نکلے جو کھانے کے ساتھ مل جائے اور ہمارے پیٹ کے اندر چلا جائے اور کسی انفیکشن یا کسی بیماری کے شکار ہو جائے
صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف دوائی ہم ایسے کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کرنی ہیں جس سے صحت ٹھیک رہے روز نہانا ہے روز دانتوں کا خیال رکھنا ہے ایسے ہی کچھ بھی نہیں چھوڑنا ہے
ہاں اور دوسری بات یہ بھی ہے نا
ہاں
بات ہوں کرنا یہ بات ہے نماز ہم پڑھ سکتے ہیں اس سے ہمارا ہماری ورزش بھی ہوگی اور ہمارا فرض بھی زیادا ہوگا دوستوں سے بات سے ہمارا ذہن تازہ ہوگا
کے لیے ہمیں کھانا پڑتا ہے صحت کو خیال رکھنا پڑتا ہے دوائی ٹائم پہ لینی ہوتی ہے جس سے ہمارا صحت تندرست رہتا ہے دن بد زیادہ فون نہیں چلانا ہے فون سے بھی ہماراری صحت پہ بہت اثر پڑتا ہے
بالکل پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں
ہاں جب فون کی اور دیکھتے ہیں تو پہلے ہی سر کا اثر ہوتا ہے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے
بالکل یہی بات ہے نا گھر والوں کو وقت دینا دوسروں مدد کرنا ڈائری لکھنا ضروری ہو تو ا اس بات سے بھی ہمارے جو صحت ہے نا ہمارا وہ ٹھیک رہتا ہے دیکھو اگر ہم آپ ہم کھے پانی کی ہوں آ بولی
ہمیں ایسے غذا کھانے چاہیے جس اس میں تمام غذہائی اجزاء موجود ہوں مطلب جس سے ہمیں یہ ارجی ملے ہمیں وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے جس سے ہمیں صحت کو تکلیف ملے
ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے پت ہے اچھی صحت کے لیے ہمیں کچھ اصول اپنانے ہوں گے جیسے متوازن خوراک کھانے میں سبز
ہاں
اور موٹ اناج شامل کرے فاسٹ فوڈ اور ا کولڈ ڈرنکس سے ہمیں ہمیشہ پرہیز ہی کرنا چاہیے
ف سے ہی ہوتے ہیں بیمار زیادہ پرابلمس تو ج فوڈ صیح ہوتے ہیں جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے
ہاں اور روزانہ چہل قدمی سیڑھی چڑھنا کرکٹ کھیلنا
ہمیں کھا کے ہی نہیں بیٹھنا ہے جیسے ہمیں پروابلم ہوں گی اندر سے ہمیں مرزش کرنی ہے پورے دن ہمیں بیٹھنا بھی ہے ہمیں کھیلنا بھی ہے ہمیں زیادہ فون نہیں کھیلنا ہے ہمیں زیادہ موباہر آؤٹ ڈور گیمس کھیلنی ہے
ہاں جسم کو محترک رکھتے ہیں بالکل پانی اور نیند دن میں دس سے آٹھ گلاس پانی پیئیں اور رات کو وقت پر سوئے
ہاں جب ہمیں ڈ ہائیڈریشن ہوتی ہے پانی کی کمی جب ہوتی ہے تب ہمیں پورے جسم کو جیسے تھکاوٹ ہوتی ہے سر میں درد ہوتا ہے میادے میں پین ہوتی ہے
بالکل اور نیند وہ سب سے ضروری ہے
ہاں نیند تو سب چیز ضروری نیت جب ہم وقت پہ کریں گے تو تب ہماری جس میں انرجی دوسری آئے گی ورنہ جب ہم نیت ہی نہیں کریں گے تو ہم کیسے چلیں گے آگ
وہ ہر بیماری کی جڑنا نیند کرنا ہے وہ ہات بیماری کی جڑ ہے آپ دوسری تیس بات ہے صفائی ہاتھ دھونا دانت صاف رکھنا ماحول صاف رکھنا صفائی نصف ایمان ہے
صحت ایک عظیم نعمت ہے ایک مشہور کہاوت ہے نا صحت کی کی جان ہے تو
جہان ہے بالکل صحیح بات ہے پت ہے اور ذہنی سکون نماز تلاوت گہری سانس لینا اور مشکل ابت سوچ ا اپنانا
انسان اگر صحت مند ہو تو ہر کا پریشانی کے بغیر کر سکتا ہے جب انسان صحت مند ہی نہ ہو اس کو بےیکراری ہو اس کو باڈی میں انرجی ہی نہیں ہو تھکاوٹ ہو وہ کیسے کرے گا کام
بالکل صحی بات ہے اور پت ہے صحت اور کامیاب کا تعلق کیا ہے جب جسم میں طاقت اور دماغ میں سکون ہوگا نا تو پڑھائی نوکری اور کاروبار سب میں دل لگ جائے گا اللاما اقبال نے بھی کہا تھا کہ قوموں کی ترقی صحت مند افراد سے ہوتی ہے
اگر بیمار ہوتا ہے انسان تو دنیا کی کوئی خوشی کوئی بھی خوشی اس کے کام نہیں آتی ہے
بالکل بالکل یہ بات صحیح ہے آج کل دیکھو نا جو یہ جنک فوڈس کھاتے ہیں نا اس وجہ سے کتنی بیماریاں کینسر جیسے عام ہو گیا ہے پہلے تو نام لینے سے بھی ڈرتے ٹھیک ہے یہ ایک ایسی ملک بیماری ہے لیکن اب تو اور ہو گئے ہیں ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں اللارمیگ ا جوئی ہے الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی کینسر ہو سکتا ہے کھانے پینے میں
کو کاائم رکھنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ضروری صفائی ہے
ہاں
جب ہم صفائی رکھیں گے تو ہم بھی ٹھیک
کیوںکہ بیماری کا کیڑا جو ہے نا کیونکہ بیماری کا کیڑا گندگی پہ ہی پلتا ہے
ہاں جیسے کہ اس سے گندگی سے ڈینگیو ملیریا ٹی بی ٹائفائڈ ایسے بہت سارے چیزیں جسم گھر میں پھیل جاتی ہے اگر ایک کو یہ بیماری ہو گئی تو وہ بھی اسی گھر میں ہوتا ہے تو اس بھی لگ جاتی ہے وہ بیماری اسی لیے اگر ہم یہ کریں گے اس کو پرہیز تو کسی کو بھی یہ بیماری نہیں ہوگی
دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ فیکٹریز سے جو دھواں نکلتا ہے نا اس سے بھی ہمارا ہوا ماحول آلودہ ہو گیا ہے اور انسان سانس لیتا ہے تو وہ گندی ہوا ہم ہمارے اندر جاتی ہے تو اس وجہ سے ہماری چھات خراب ہوتی ہے اس وجہ سے گندے گندے ہوں ہاں وہ کیا کہتے ہیں علاماتیں ہوتی ہیں جس سے ایسے گاندی کی کیسر جیسی بیماریاں نموودار ہو گئی اب دیکھو نا ہم ہم گھر کا کھانا چھوڑ کر صرف ریسٹورینٹس پہ جاتے
ہاں ہمیں اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ صابن سے صاف کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں ہاتھ کو بھی نی بیماریاں ہوتی ہیں اگر ہم ہاتھ صاف کریں گے صابن سے تو وہ سارے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم ایسے ہی کھاتے ہیں تو ہمارے اندر بیکٹیریا ہو جاتے ہیں اور اسی سے ملیریا ٹائفائڈ ہو جاتا ہے ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہماری جان بھی جا سکتی ہے
ہاں اور کیا ایک م مالے ہمیں پکوڑے کھانے ہیں ہمیں کیا ضروری بازار کے پکوڑے کھانے ہیں وہاں پہ وہ اتنا گندا تیل ہوا ہوتا ہے بل وہ کالے رنگ کا تیل ہوا ہوتا کیا ہم گھر پہ نہیں نہ سکتے ایک تو صاف بنیں گے اور اچھے بھی بنیں گے اب پت نہیں لوگ گھر کا ہاں پتا نہیں لوگ گھر کا چھوڑ کے باہر کا کیوں کھاتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بول رکھا ہے جو بھی کھانا ہو ہمیں
ہمیں بچوں کو صاف پانی دینی چاہیے کوڑے سے محفوظ رکھنا چاہیے چاہیے یہ کوڑا گرانے سے محفوظ رکھنا چاہیے جب ہم صاف رکھیں گے ماحول کو تو ہمارا صحت بھی صاف رہے گا
بار دیکھو نا فوڈ سیفٹی ایکٹ والوں نے کتنا گندا گوشت پکڑا
ہاں ہاں ہم نے اب اس پہ بہت ساری باتیں ج اب ہم کریں گے کبھی بات چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ